ہیلو ہیلو میں ٹھیک ہوں چلا آپ کو
جی
وہاں سے کال چلیے آپ کو
ہاں ہاں
مجھے یہا سے نہیں ہورا
مجھے پہلے دکھا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا ہے میں نے کنٹینیو کیا تو بیا کریا فون
نہیں میرے ساتھ نہیں کیا ہے اس نے کوئی بھی
اچھا ٹھیک
ہ آپ میرے ساتھ پانچ کر سکتے ہو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے سو گئے
ہاں سو گۓ
مجھے بھی دونوں سوگے ہے
میں تین بجے سے فری تھی یہی دیکھ رہی تھی ان کو ٹاسک دے رہی تھی ان کو نمبر دے رہی تھی آس کروایا باقی سب کو بھی ایک دو تین چار کو کروایا اور آپ کو
ٹھیک
اس سے بھی دماغ خراب ہوتا ہے ناں میرا
ہاں ہاں
تھک گئے ہیں انسان اب کیا کرے پیٹ کے مارے
ہاں میں نے بولا یہ ہی ہے میرے دونوں سوگئے میں بیچ میں ان کو سو گئی ہوں
ہوں
دونوں میرے پاس ہی سوئے ہیں بڑی والی ہے نا بہت تیز ہے وہ اوپر چڑھ گئی تھی اب چھوٹی والی کو دودھ دے رہی تھی تب تک اوپر چاند پہ چڑھ گئی تھی
ہوں
اپنی چھوٹی والی کو یا بڑی والی کو باہر کھلا رہی تھی بہن نا چھوٹی والی اندر بہت رو رہی تھی اب کیا کرے دماغ خراب کیا ہے انہوں نے آج گرمی بھی ہے بہت ہے ناں
نہیں ہے
مجھے لگتا ہے آپ کو نیند آ رہی ہے
نہیں میں یہاں پہن ریزا سوئی ہوئی میں اندر جاتی ہوں
اچھا ٹھیک دوپہر کے بعد اچھا ٹائم ہوتا ہے
ہوں
اگر یہ سارے دوپہر کے بعد سوئیں گے نا پھر اچھے سے کر سکتے ہیں
ہوں
اور آپ کب کریں گے وہ فون
کون
گھر والی
پتہ نہیں
وہ ساحل میں بول رہی تھی میں نہیں ابھی آ سکتی میرے ابھی میں دو تین دن کے بعد آؤں گی وہاں
کیوں
پتا نہیں وہ میں نے اس کو نہیں بولا وہاں پہ شاید وہ تھی مہمان مہمان آئے تھے شاید اس کو
اچھا
ان کو تھی ناں دعوت
کن کو
سائمہ کی ہے ناں وہ
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا آپ نے مجھے آپ مجھے بولا ہی نہیں اس کا وہ جو پڑوسی ہے نا اس کی دیورانی ہے ناں جب پرسوں وہ بات کر رہی تھی پھر بول رہی تھی وہ کتنی آپ پھر اس نے آپ نے بولا ناں آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے بولا مجھے پت پتہ ہی نہیں زرا مجھے بولو کیا ہوا تھا کروس میں
کیا مطلب کیا ہوا تھا مجھے
اب ناں فضا وہ ناں فضا کوئی
ہاں ہاں ہ
پڑوسی
ہاں اس نے بولا تھا ناں نے بولا تھا اس کو کہ سلمان نے یہ اس نے نا کچھ بولا تھا تھا اس کو اس نے اس کو کچھ بولا تھا وہ ہے ناں ان کو ہے ناں وہ نیبر گشن آنٹی ہے ناں ان کی نیبر
وہ مجھے پتاہ ہے
وہ آئے تھی نا ان کو گھر
اہمم
پھر اس نے بولا تھا اس کو کہ وہ بھی التم نہیں ہوتا ہے
ھممم
بولا تھا کھاؤ وہ وہ جو ان پڑوسن ہے نا فضا
ہمممم
اس نے بولا تھا میں نہیں کھاتی ہوں پھر یہاں سے بولا تھا
خلا کیا ہوا آپ کو ہمم
بولا تھا پھر اس لڑکی نے میں بہت میں مطلب ہم کھاتے ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں پھر اس پڑوسی والے نے فضا نے بولا تھا وہ یہ تو آپ مجھے اس کے سامنے بول رہی ہو ساس کے سامنے
ہمم
اس کو دکھانا چاہتی ہوں میں کتنی اچھی ہوں آپ اس کے ساتھ جان بوجھ کر اچھے سے پیش آتی ہوں میرے لیے آپ اس کو جان پوچھ کر کرتے ہو یہ وہ اسی لیے
ہم
بہت بولنا تھا پھر اس نے اس کو
پھر کیا بولا تھا اس نے یہاں سے کیا دوسری بہو نے کیا بولا تب
پھر چھوٹے بہوں نے بولا تھا میں نے کیا میں نے ایسے ہی بولا ہم کھاتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں
ہمم
پھر اس چھوٹی والی بہو نے بولا تھا میں کیوں اپنی ساس کو جان بوچھ کر آپ کے سامنے کروں گی میں اچھی ہوں میں اس کو بولتی ہوں پوچھتی ہوں یہ مت کھاؤ گی یہ مت کرو گی وہ مت کپڑے دھونے ہیں میں کیو آپ کے سامنے اس کو یہ بولوں گی پھر اس نے بولا تھا نہیں آپ میرے لیے سب کچھ کر رہے ہو آپ اس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو دیکھو میں کرتی ہوں یا آپ کو کچھ نہیں کرتی ہے
ہم
ورنہ کیا وہ بہت ہے مطلبی بےدردی تیز ہے وہ بہت
پھر کیا بولا پھر اس کی ساس کو پتہ چلا تھا
پتاہ نہیں وہ پھر ہم گی تھے نا پھر میں وہاں گئی تھی نا اس کے فرینڈ کے گھر
ہم
پھر میری فرینڈ نے بولا کہ میں بہت تنگ آئی ہوں اسے بہت تیز ہے
اچھا
میری بڑے والد ہیں نا دیورانی بہت تیز ہے پھر میں نے بولا اس کو کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے بولا مجھے کہاں پتا تھا یہ اتنی ہے ایسی ہے اس کے دماغ میں یہ سب کچھ ہے
سارے ہی ایسے ہوتے ہیں
وہ کہ اس بچاری کو بھی
ہاں اور پانچ منٹ ہو گئے
مجھے ہیں نا میں انہیں کے ساتھ کروں گی
پانچ کرنا اس کے ساتھ اس بچارے نے کسی کے ساتھ کیا ہی نہیں اب یہ پانچ آپ جی مدیہا
اچہا اچہب مدیہا نی
ملکہ کا نمبر ہے نا آپ کے پاس آپ وہی پہلے اس کو مدیہہ کو اپنے نمبر پہ کرنا بولوں گی بولنا آپ میں دوسرے ایسے کیا ہے میری دیدی نے تو میں یہ ہاں پھر آپ اس کو ملائکہ کے نمبر پہ کرنا اس کا چل رہا ہے نا وہی ملکہ کے نمبر پہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
تو اس کو پھر وہاں سے بولنا آپ بھیکارو
آپ نے مجھے بولا ان نے اس کا میں کیا کروں گی
اس کا
جونا ابھیا بول رہی تھی
کس کا
وہ مت دیا ہے میں نے اس کو نمبر نا ہاں
کرونا ابھی اب نے ختم کیا
سمجھو یہ ہو گیاکھا تم میں ابھی شرٹ سے فریڈ کروں گی اس کو
می بولریو مدیحہ بھی گھر جا رہی ہے یہ سارے مديحہ کے ساتھ کرنا آپ پانچ اس کو بھی بولنا وہاں سے کرو ٹھیک ہے کیونکہ اس بچارے نے میرے ساتھ دو کیے ہیں بس اور اس کے ساتھ بسما کے ساتھ ایک
وہ کھا وہ سی ہوتی ہے ہم کیا کریں گے
نہیں وہ سب کوزار بھر کرتے رہتے کرو فون کرو فون کل بھی بسما کیا تھا مجھے بھی کیا وہ کرتی ہیں اب میں نے اس کو بولا آپ نے اس نے مجھے بولا آپ نے مجھے کیوں نہیں پہلے بولا میں نے اس کو بولا آپ کر کییسے اس نے وہاں سے بول کیا کرے پیٹ کے مارے بچارے تو ان کو بھی تنگی ہے نا آج کل کالے جیب میں پچاس روپئے تھا بس اس نے پھر وہ رضا کو دیا پھر
میں نے
اللہ کی قسم پھر آبا نے اس کو پیسے دیے تین ہزار بولا رکھو اپنے پاس خرچ کرنا بعد میں دیکھیں تھے اب ہوتی ہے نا ایک جگہ تھوڑی انسان ہوتا ہے سب کو آئ ضرورت ہوتا ہے
ہاں میں نے شی میں نے اس کو بولا تھا اشمو اس کو نا مدیہہ کو اس نے بولا مجھے کیوں نہیں تب سے بولا میں نے بولا میں نے ر اس کو بھی بولا رابعہ کو بھی اس نے بولا میں نہیں کروں گی
وہی میں بول رہی ہوں آپ کا تا آپ بولنا مدیہ کوو آپ وہاں سے مجھے پانچ کرو دو کرو میں یہاں سے دو کرتی ہوں اب یہاں سے دو کرو میں یہاں سے دو کر ہوں ٹو یہز دس کلہ دونوں کرنا لیکن کرنا آپ اسٹی کے ساتھ اس بچاری کو بھی تھوڑی پیمنٹ آئے گی نا
ٹھیک ہے میں آج شام کو بھی کر سکتی ہوں مجھے متے یہاں پہ عنایت صبح اج
وہ بعد میں دیکھیں گے نا پھر اب میں آپ کو یہاں سے کروں گی میرے سات ٹاسکس ہیں نا ابھی ہمم پندرہ ہی ہوئے ہیں کمپلیٹ میں آپ کو پھر یہاں سے کروں گی نا پانچ آپ کو ہو جائے گا نا کمپلیٹ پھر آپ کو بس ما بھی وہاں سے کر سکتی ہیں پانچ اب وہ بھی اٹھ
اس میں اس میں کتنے ہوئے ہیں اس میں اتنے اس نے کتنے کیے ہیں اس میں
اچھا کےمیرے پڑوسی ادھر
اس میں لیکن کچھ اور دکھا رہا ہے نا
ہاں بعد میں آپ آپ کو کیا ہے جتنا ہے وہ کر لو
ٹھیک ہے
میرے کہنے کا مطلب ہے آج پا دس کال آپ مدیحہ کے ساتھ کرنا اس کو یہاں سے پانچ کرنا آپ اس کو وہ پہنچے گی کا کتنے بج گئے نو نو منٹ ہو گئے
میں اس کو کروں گی نہ پہلے ابھی فون بولوں گی کتنے بجے تک پہنچو گے
ہاں اس کو بولنا ہے کہ مجھے ایسے ہی جیسے آپ کو ہیں ملیکا کا ویسے مجھے بھی ہے آنا نہیں چلتا ہے تو ایسے ویسے ہں
کوئی بات نہیں میں خود بولوں گی مجھے پتہ ہے
ہوں
خالی بچے سونے چاہیے یہ نہیں اٹنی چاہیے سب ٹھیک ہے
ٹھیک ہے مجھے یہاں سے نہیں ہو رہا
اور
پتہ نہیں کون کال کر رہا ہے مجھے اس ٹائم پے
ذرا سائڈ لو کرو یہ بات کرو یہ
ہ
سائیڈ لوک کرونا
سائڈ لگ نہیں ہے نا
پھر مجھے کیوں وائبریشن کی آواز
دس منٹ ہو گئے کاٹو وہی سے کاٹو کاٹو مجھے فون آ رہا ہے کاٹو
اٹ کوس
کاٹو وہی سےفون
ابھی نے کیا نا جو میں نے کیا